ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی بولیے
کیا حال چال ہے
الحمد للہ سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے
سب ٹھیک ہے کہاں ہو رہا ہے بابو ابھی
بس پڑھائی ہو رہا ہے
کہاں پر ابھی ہاں
میں ابھی رانچی میں ہوں
رانچی میں ہے
ہوں
ہاں کے سی کا تیاری چل رہا ہے
ارے فی الحال تو الیون ٹویلو کر رہے ہیں اس کے بعد کچھ تیاری کریں گے الیونتھ کے بعد
اچھا ابھی تیاری ویسا نہیں ہے مطلب ابھی فی الحال نا
ہوں
رہتا کہاں پر ہے
برییا رانچی
بھیا تم نے تو روم لیا ہوگا نا
او روم ہی ہے
اکیلے رہتا ہے
نہیں ایک روم مٹ بھی رہتا ہے
اچھا پڑھنے والا سب رہتے لوج میں
یہاں لوج ہی ہے سب پڑھنے والے رہتے ہیں سب کچھ نہ کچھ تیاری ہی کر رہے ہیں
حسن کہاں رہتا ہے
حصل بریاتی میں ہی رہتے ہیں
اچھابھی وہاں رہات
ہوں
اور بھیا رہتے ہیں ہن پیڑھی میں ہیلو
ہاں
کھانانا ہو گیا
ابھی تو نہیں ہوا ہے بنا ہی رہے ہیں آپ لوگ کا ہو گیا
ہاں ابھی تو جسٹ کھانا وانا کھا کر کے بس ابھی ہو ادھر ہے کھانا روم میں بناتا ہے کہ
ہاں رن میں ہی بناتے ہیں
اچھا
میز کا کانا وہ ہوتا ہے کہ ڈائجیسٹ نہیں کر پاتے اپنا صحیح سے اور جو روم میں ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے
ہاں اپنے سے ٹھیک رہتا ہے کتنا میس میں کتنا دن کھائے گا می میں
ہوں
بریا تو کہاں پہ رہتا ہے بریا توو کہاں پہ رہتا ہے کبھی اسے
دریاتو جس ومس کے پیچھے
رل کپتی
ہوں
وہاں سے کالج آتا ہوگا یہاں نا جی کہاں پر آتا ہے کون کالج میں ہے
مشن چوک پاس ست لوئیس تنجویر کی پیچھے
سنجوس میں
نہیں سب گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہی ہیں
حالک لوگ کے پڑھائی لکھائی چل رہا ہے
ہوں چلتے رہا ہے بڑھیا
اور بتاؤ ادھر ترف کا
ہر طرف بھی گاؤں میں سب ٹھیک ہی ہے
ہاں
اور ادھر بارش ہو رہی ہے کنے باقی سر
نہیں ابھی تو نہیں ہوا ہے آج نہیں ہوا مطلب سے پہلے ہوا تھا کل بارش ہوئی تھی
ادھر بھی لگ بھگ ہو ہی رہی ہے موسم ادھر کا سہونا ہی ٹائپ کا ہے
ڈیلی ہو جاتا ہے ادھر رانچی میں تو تھوڑا دھپ ہو ط تو ترت ہو جاتا ہے بارش
ہوں یہ کا موسم اچھا رہتا ہے
ہاں اور بولو
سرے اور سب ٹھیک ہی ہے
ہوں
ہاں ابھی بس وہاں ہاں سب آئیں گے ہر محرم محرم منا کے گاؤ سے
ہاں
ہوں
کان لگا رہے ہیں ادھر ادھر
کہاں پر کہاں پر
لال فوٹ سبزی ملڈی بسناری پول
ہاں دکان لگا رہے ہیںے کام لگا رہے ہیں کہاں
وہ کام تو لگنا ہے وہ جو ٹانکے بیٹھوانا تو ہو ہی گیا
اچھا ہو گیا کام
ہوں
پچیس س چوبیس پچیس ہزار روپیہ کا سامان لگا اور اس میں بھی چھ ہزار مستری بول رہے تھاے
اچھا
متںری کا چارج بھی لگ رہا ہے کہ بڑھ ہی گیا ہے
میں وہ زیادہ بول ہی رہا تھا تو
ہوں
پت چلا کوئی زیادہ بول رہا تھا
ہوں زیادہ ہی بول رہے ہے
سب کمپلیٹ ہو گیا
ہاں سب کمپلیٹ ہی ہو گیا ہے سب ہو گ گیا اچھا ہو گیا پانی کا اس سے بچاؤ بھی ہوتا ہے
ہاں دقت بھی تھا تو
ہوں
ہی اور بولو سات
گھر طرف سب ٹھیک ہی ہیں ملا جلا کے اور ایسے کچھ بات نہیں ہے تو پلک لوگ کا تو اسکول اوپن ہونے کیا ہوگا
ہاں یہ لوگ نہیں ابھی منگ بھی چل رہا ہے ابھی
ابھی تو سب جگہ ساید دیر ہو ہی گیا ہے
نہیں لوگ کہ منگمنڈے سے ہو سکتا ہے کہ الزام ہے نا مورنحا
ہو سکتا ہے
اور ٹیوشن کا بھی تیاری کیا ہے کوچنگ ووچنگ وہاں جوائن کیا ہے جھی
کوچنگ تو ابھی نہیں کر رہے ہیں ابھی اسکولنگ کر رہے ہیں اور پھر آن لائن کلاس
دن میں تو ڈوم میں رہتا ہوگا
ہاں بارہ بجے مطلب پانچ گھنٹہ کا ہے کلاس وہاں پہ ایک بجے تک روم آتے ہیں فر فیشوتے ہیں پھر کھانا وانا کھاتے ہیں پھر تین بجے تھوڑا بہت تین سے پانچ پڑتے ہیں پھر سائم ٹائم گھومنے نکل جاتے ہیں اس کے بعد پھر رات ہوتی ہے تو پھر پڑھنا چالو کر دیتے ہیں
ہوں
ہوں ابھی آپ فرسٹ ٹائم نہ تھوڑا سا دقت ہی ہو رہا ہے دھیرے دھیرے سب ہو جائے گا م نے ابھی رج میں جیسے کہ ہم لگ رانچی میں بھی فرسٹ ٹائم رہ ہے اسی لیے تھوڑا دقت ہو رہا ہے بیچلر لائف میں
ہاں تھو ابھی دقت ہوگا پانچ چھ مہینہ دقت ہوگا
دھیرے دھیرے مینج ہو جائے گا
ہوں
س د کو ب
الحسن کہاں ہے
وہ تو روم ہی میں ہے
اچھا
امبھی امب کرنے ہ بسن بھی ابھی ر ہی میں رہ رہے ہیں انک گاڑی سر پک گاڑی سے تو ان کا پکڑاانا گیا تھا
اچھا
ہوں پرسوں پرسوں نرسوں میں تو پر ہاں ایک دن تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا اور کھیل گاؤں تھانے میں س کو چلان تھا پہلے سے وہی کچھ زیادہ ہی مانگ رہا تھا دھیرے دھیرے مینج ہو گیا
اد نے نکال لیا ن چلا رہا ہے ابھی
چلا ہییروا صبح میں جاتے ہیں ہم میرے ہی سات سات بجے
اچھا تو آسانی پڑتا ہے ہو جانے آنے میں
ہاں تو وہی وہی چھوڑ دیتے ہیں کل تک آ پھر
اچا
بارہ بجے چھٹی ہوتی ہے تو سڑھے بارہ بجے تک پاپا کی دکان پہ آتے ہیں وہاں پہ آدھا گھنٹہ ریسٹ کرتے ہیں جب ایک بج جاتی ہے تو ایک بجے ہم لوگ فھر روم چل جاتے ہیں وہاں پہ کھانا وانا کھاتے ہیں تب تک پھر وہ نکل جاتے ہیں پھر سے گاڑی چلانے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ چار لگا کر
اچھا
ہوں
اور بولو اس ٹائم کیا بنتا ہے کھانا
ابھی تو دال چاول یہ سب بنا رہے ہیں ایک ٹائم روٹی اور دو ٹائم
تا ہے جو تم یہ فانہ
تو یہاں رانچی میں ہے کہ ہم لوگ ہارلی سارلی ساڑھے گیارہ بارہ بجے سوتے ہیں
اچھا
پھر بھی لیٹ ہی ہو جا ہوں
صبح کب جاتا ہے اتنا بارہ بجے ایک بجے سوتا ہے
ساھے گیارہ بجے لگ سو جاتے ہم سڑھے گیارہ بجےجے اور صبح اٹھ جاتے ہیں ساڑھے پانچ بجے چھ چالیس پہ نکلتے ہیں تو سات بجے وہاں پہ کالج کے پاس پہنچ جاتے ہیں بارہ بجے چھٹی ہو جی ہے ل بھگ پانچ گھنٹے کلاس چلتی ہے
آاننے کے لیے ساتھ ہی آتا ہے اسی ساتھ
ہاں سچ ہی تو آتے ہیں اور بتائیے
ٹھ ہاں ہاں ہاں دیکھتے ہیں ٹھیک نا
ہوں
ن کا فلم بات کریں گے کب ک بجے دن میں ک بجے خالی رہے گا
کل
ہ
کل تو سنڈے خالی ہی رہے گ شاید دس بجے کے بعد گیارہ بجے کے بعد
جانا ہے کرنے
ہاں کل سنڈے ہے تو وہی
وہی نہا دھو کر کپڑا وپڑا دوئیں گےنڈے ہے تو اس کے بعد پھر کھا وناا کر ک خالی رہیں گے خبجے خبر
ٹھیک ہے پھر بابو
ٹھیک ہے
ا